مسلام نو بھ جان کیا حال چال ہے بھائی جان
سب خہرییے تھے آپ نے کہیے
خریےتے بھائی جان آپ اپنا کہیے نا بھائی جان ام اب جان ٹھیک ہے
ہاں سب خہرییاتے اپنا بھی م ابو جان کا کہی ہے
ہاں بھائی جان میرے بھی اب جان سب کہ لیے تھے بھائی جان اور بتائیے کھانا کیا کایا بھائی جان
کھانا میں کھائے ہیں چکن مٹن چاول سلاد یہی سب
چکن مٹن ہم تو کھیا بھائی جان چاول مچھلی اور دال بھات سبزی یہی کھایا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان وہاں پہ بارش ہوا ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان ابھی تو نہیں ادھر نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ دن پہلے ہوئی تھی
ئی بھائی جان کافی کافی آدا آ چکی ہے بھائی جان کافی چیزوں کی نقصان ہو گئی ہے جیسے کہ پیڑ گر گئی ہے چودہ پیڑ گر گئی ہے بھائی جان ایک مگر مچھ آ گئی ہے بھائی جان گھر کے سامنے اتنا پانی لگیات تھا بھائی جان دو بندے آئے تھے بورا میں کس کے لے گئے بھائی جان ایک کا پیر کٹ گیا ہے بھائی جان مگر مچ کھا گیا تھا
آپ کو کچھ نہیں ن ہوا ہے بھائی جان
بھائی جان میرا بس ہاتھ ٹوٹا ہے بھائی جان کوئی سمسیا بڑی بات نہیں ہے بھائی جان ہات ٹوٹ گیا پول گرا ہاتھی پہ بھجان ہاتھ ٹٹ گیا بہت درد ہو رہا ہے بھائی جان
چلیے امی ابو کیسے ہیں بھائی جان
وہ لوگ ٹھیک ہے بھائی جان پر میرا ہاتھ ٹوٹ گیا بھائی جان بہت درد ہو رہا ہے
چلیے اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ
نہیں بھائی جان زیادہ نہیں دو کچ چار دوائی بھیج دیجے گا اور کچھ پیسے بھیج دیجیے گا بھائی جان ہو جائے گا علاج کروا لیں گے
چلیے ٹھیک ہے اور کھانا وانا کھا لیے بھائی جان
جی بھائی جان ہم کھانا کھا لیے ہے تھوڑا ہاتھ ٹوٹا ہے نا بھائی جان تو زیادہ نہیں ڈیڑھ دو لاکھ پیسہ بھیج دیجیے گا ہو جائے گا میرا
وہی سوچ رہے ہیں کہ دس ہزار روپئے ڈال
نہیں بھ جان دس ہزار میں کہاں ہوگا دس ہزار تو اب دوائی کی دام ہے اتنا پراکرتک آبدا ہے بھ جان پورا بارش ہو گئی ہے
دس ہزار تو نہیں لیکن دور پچاس پیسہ سوچ رہے ہیں ڈالنے کے لیے
ڈال دیجیے گا بھائی جان جتنا ہو اللہ کا نام لے کے اور اپنے آپ سے جتنا ہو بھائی جتنا من کرے اتنا ڈال دیجیے گا بھائی جان سب کا آپ ہی کہناا آپ اتنا اور بتائیے بھائی جان کیا کھانا کھا ہے اور بتائیے بھائی جان کیا کھانا کھا ہے
کھانا بتائے نہیں ہے کھائیں چکن
خود بنایا تھے بھائی جان یہ امی جان بنائے تھی
او بھائی جان امی کیان بنائیے
ہاں مطلب ہم بالکل لے کر آ رہے ہیں ہم ٹفن میں
آئے ہے بھائی جان تھوڑا ترکی گھومنے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں
یہاں پہ بھائی جان یہاں پہ استنبول ایک شہر ہے بہت وہاں کا سب سے پرسدھ شہر ہے اور مطلب رجدھانی بھی ہے بھائی جان تو جیسے ہمارے یہاں کت ہوتے ہے نا بھائی جان سمجھے
ہاں بائی
تو یہاں پہ اس طرف بلی گھومتی ہے بھائی جان کافی بلیی ہے تو بلی یہاں پہ اجلی کلر کا کالی کلر کا بھووری کلر کا گھومتی ہے بھائی جان اور یہاں کی بلی ڈرتی بھی نہیں ہے بھائی جان ہمارے جیسے آپ گود میں کلا بھیی سکتے ہیں تو اتنی اچھی ہوتی ہے بجلی ابھی ایک میرے سامنے بلی اب بھائی جان بغل میں سوئی ہوئی ہے میرے گود میں
اچھا اچھی بات ہے آپ کو چھپکلی سے ڈر لگتی ہے بھائی جان
بھائی جان بہت ڈر لگتی ہے بھائی جان ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ویسے بھائی جان آپ کو کیا بلی پسند ہے
ہاں بھائی جان پسند ہے لیکن ا پالتے نہیں ہیں
بھائی جو چیز پسند ہے وہ چیز رکھنا روری نہیں ہوتا وس آپ کو کیا کوتا پسند ہے
ہاں بھائی جان کوتا ہم کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو تو ہم روز روٹی کھلاتے ہیں
کیوں نہیں لے جاتے آ کے بارہ کرتا لے جاؤ بھائی جان دو کرتا رہنے لا
لیکن ان سب کو کھلائیں گے پلائیں گے کیسے
بھائی جان تو آپ ہی تو بولے ویسے باہر میں کتوں کے لیے
ارے تو باہر کے کتے ایک دو کتے ہیں جو ڈیلی رہتے ہیں ہمارے دورے
تو الگ تو بھائی جانوں کھانا کھلا دینا بھ جان زیادہ خرچہ نہیں آئےا ب قریب دس ہزار کا آئےا بھائی ج
دس ہزار تو ہمارے پورا منتھلی کا بجٹ چل جائے گا وائی جان
او بھائی جان تو کیا ہو گیا بھائی جان جانور کا سیوا کرنا ہمارا ک کا کام ہے بھائی جان تو اگر ہم جانور کا سیوا نہیں کریں گے بھائی جان تو کس کا سیوا کریں گے کہ آپ جانور کا سیوا نہیں کرتے ہم کر رہے بھائی ج تو ہاتھ بٹا لینا چاہیے جب آپ کے پاس زیادہ فیز ہو تو دوسرے کو دے دینا چاہیےہ
نہیں یہ ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے ہی نہیں
نہیں میں یہ بول رہا بھائی جان کہ ہمارے پاس کتوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہے قریب چودہ کتا ہے تو ہمارے پاس اتیہدک کتا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو اسے کسی کو دان دے دینا اچھا ہوتا ہے اسے چھوڑنے بجائے تو ہم سوچ ک کو چھوڑنے کے بجائے کوئی جسے پسند ہے کتا انہیں دان دے دیے تو ویسے آپ کو پسند ہے تو میں سوچا کہ آپ کو بارہ کتا دان دے دوں ہو س بیتے ن س کا م کس طرح ہے بھا
ادھر کا موسم تو ابھی بڑھیا ہے آپ آپ کو اور کیا بس ادھر موسم مطلب بڑھیا ہے دن میں دھوپ تھی گرمی بھی بہت تھی ابھی مطلب ٹھیک ہے
ادھر کا تو موسم بھائی جان کافی سہانا ہے آسمان میں تارے ہے اس کے بغل میں چاند ہے گلی میں روشنی ہے بغل میں پیڑ ہے اس کے بعد کیا کہا جائے پیروں میں بتی ہے پھر اس کے بعد ایک آولا کا پیڑ ہے اس میں ایک پھل ہے بھائی جان پھر سامنے ایک گھر ہے جو کافی پرانا ہے قریب تیس سال سے پہلے کا گھر ہے بھائی جان اس کے بعد آگے کافی عمارتیں بنی ہوئی ہیں بھائی جان پھر آگے سے سڑک کی راستہ ہے اتنا سب سامان ہے بھائی تو تو کیا اس راستہ پکڑ کے شہر کل گھومنے چلا جائے بھائی جان
ہاں ضرور
ویسے بھائی جان ایشور بقرید میں کہاں رہنا ہے
اس اس بار تو بقرعید میں آپ ہی کے ساتھ سوچ رہے ہیں منے کے لیے
تو بھائی جان ہم تو شہر میں رہیں گے بھائی جان تو آئیے گا شہر بنانے کیونکہ اس بار ہم گاؤں نہیں جا رہے بھائی جان
کوئی بات نہیں ہم چلے آئیں گے آپ کے پاس
بھائی جان
یہی ستائیس کو بقرریید ہے ہم چھبیس کو چیا لیں گے آپ کے پاس
تو کیا آپ پچیس کو نہیں آ سکتے
کیوں نہیں آ سکتے پ چل آائیں گے پچیس کو
ہاں تو بھائی جان آپ پچیس کو ہی آ جائیے ویسے کیا آپ کو سیوئی
ہاں بہت زیادہ پسند ہے
تو ہم آپ کے لیے سیوئئی بنا کے رکھیں گے اور کیا آپ کو سیوئی میں زیادہ چینی پسند ہے یا کم چینی پسند ہے
کم ماترا میں چینی پسند ہے
کم چینی پسند ویسے کہ آپ کو نیمبو چینی پانی بھائی ج پسند ہے ہم کو کھلائیں گے
ہاں پسند تو ہے
یہ سارا چیز آپ کے لیے بنا کے رکھیں گے اور کیا بھائی جان کہیں گھومنے چلا جائے بھائی جان ہم سوچ چ تھے کہ ہمیں پہاڑ عمارتچ اچی اچی اور پھر بھائی جان ایک بہت مشہور جگہ ہے ٹائم اسکوائر وہاں گھومنا چاہیے تھا بھائی جان
ہمار ہمارا تو سپنا ہے کشمیر شملہ منالی دارجلنگ اٹی لداخ گووا کیرلا یہ سب جگہ پہ گھومنے کا
جی بھائی جان تو ہم لوگ ایک ٹرپ بنے کیا بھائی جان جیسے شروع میں ہم لوگ یہاں سے چلا جائے گا دللی دللی میں تھوڑا دیر وشرام کیا جائے گا وہاں سے تاج محل آگرہ گ کر سیر کر لیا جائے گا پھر اس کے بعد وہاں سے انڈیا گیٹ دیکھ لیا جائے گا بھائی جان اور وہاں سے ر ہوائی جہاز پکڑ کے چل چلا جائے گا لداخ لداخ میں ایک موٹر سائیکل لیا جائے گا بھائی جان کیا آپ کو موٹر سائیکل چلانے آتی ہے
ہاں بھائی جن ہمیں بہت اچھی سے جاتی ہے چلانے
ہاں تو ایک موٹر سائیکل لے لیا جائے گا بھائی جان اور موٹر سائیکل سے گھوما جائے گا اور موٹر سائیکل سے پہاڑی سب دیکا جائے گ وہاں پہ میگنیٹک ہیل ہے وہ وہ بھی دیکھ لیا جائے گا بھائی جان جہاں پہ گاڑی رکنے پر وہ پہاڑ گاڑی کو خود کی طرف کھینچنے لگتی ہے بھائی جان کیونکہ وہاں کو چمبک یہ سب کا اسے چمبک کا پہاڑ کہا جاتا ہے اس کے بعد سیدھے وہاں وہاں سے بھائی جان سیدھے ہوائی جہاز پکڑا جائے گا اور سیدھا کیرلا میں اترا جائے گا بھائی جان کیرلا کو تھوڑا گھوما جائے گا وہاں پہ ناریل پانی یہ سب پیا جائے گا بھائی جان پھر اس کے بغل میں بھائی جان تھوڑا کافی اچھا شہر ہے اور میرا فیوریٹ شہر ہے گوا گوا میں تھوڑا اور گھوما جائے گا بھائی جان گوا سے ادھر چنئی آیا جائے گا بھائی جان چنئی کا تھوڑا سنا ہے کہ کافی وکاس ہوا ہے تو چنئی بھی گھوم لیا جائے گا بھائی جان اور یہ سب گھومتے بھائی جان قریب سات دن تو لگ جائیں گے بھائی جان اور بقرریید کے دن سیدھے گھر آ جایا جائے گا
صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں
ویسے بھائی جان آپ کو کیرلا میں کیا پسند ہے ہمیں تو وہاں کا ناریل پانی بہت پسند
ہمیں تو ہمیں تو وہاں کا جنگل بہت زیادہ پسند ہے
جی بھائی جان ہم بنگلور جا رہے تھے نا بھائی جان تو ادھر کیرلا بہت کم دور تھا قریب دس گھنٹہ کا راستہ تھا بھائی جان ٹرین سے وہاں سے ریل گاڑی کافی جاتی تھی بھائی جان کیرلا کی کیونکہ بنگلور بھی ادھر ہی ہے بھائی جان تو کیرلا ہو ہی جاتی ہے تو ہم لوگ سوچے کہ اتر جائے کیوںکہ وہاں بہت زیادہ بھائی جان ناریل کا پیڑ تھا تو ہم لوگ اتر ویسے وہاں پہ ہم کو گھومنے کا من تھا بھائی جان لیکن کیا کہے جو ساتھ میں گئے تھے ان کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا نہیں جا پائے بھائی جان اور ابھی تو آ گئے گاؤں پھر کل شہر جائیں گے بھائی جان تو پھر بکرید ہے بھائی جان تو پھر آپ کے ساتھ تھوڑا جو پلان بنا ہے اس کو آج تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سمے نک نکال کے چلا جائے گا بھائی جان گھومنے کیا
ہاں سی کہ رہے ہیں
اور بھائی جان پانی پی رہے ہے نا بھائی جان بہت گرمی ہے
گرمی بہت ہے بھائی جان ہم تو دن میں تین چار لیٹر پانی پی جاتے ہیں
ہم بھی قریب تو چھ لیٹر پانی پی ہی جاتے ہیں بھائی جان چلیے بھائی جان اپنا خیال رکھیے گا بھائی جان اور گرمی میں بڑھیا سے نکلیے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بھائی جان اور جب بھی نکلیے گا بھائی جان ایک چھتری لے لیجیے گا اور ایک گلک کوچ لے لیجیے گا بھائی جان اور امی جان ابو جان کا بھی خیال رکھیے گا ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی
اللہ حافظ بھائی جان